ہلوک
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں میم اچھے سے
حمد للہ آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک گھر میں سب ٹھیک
شکر خدا کا سب ٹھیک ہے کیسا لگا بچوں کو اور چار اس کو ہے نا پندرہ دن اور تین ہفتے
چلو اللہ تعالی شفا دے گا انشاء اللہ
انشاء اللہ تو کیسا رہا آپ کا موڈ اب تین دن اور چھٹی ہونے والی ہے
بہت ہی بڑھیا کیونکہ بچے اتنا انجوائے کر رہے ہم میں ابھی ایچ ایم ٹی میں ہی ہوں اب مجھے آئیڈیا آ رہا ہے کہ میں کل صبح نکلوں گی یہاں سے میں جاؤں گی پامپو میں یہ ٹینشن ہی ختم کروں گی پھر بتا ہے گا جانا ہے تو کار میں جاؤں گی پونپو پھر کل ایک یا دو دن وہاں اسٹے کروں گی وینسڈے پھر گھر جاؤں گی تھرزڈے سے ان شاء اللہ پھر بچوں کو اسکول جانا ہوگا نا
جہاں تک میرا ڈرٹ فیل کر رہا ہے مجھے لگتا ہے چھٹی اور ہوگی اثر
کیوں
کیونکہ تھرسڈے سے
پھر سے ہیٹ وے و بے ششا بچوں کی تو عید ہو گئی
کیونکہ آج ہے بارش لیکن اپ دیکھو گرمی کیا ہے
نہیں صبح وہاں سے زیادہ بارش ہوئی لیکن یہاں آ گیا ایچ ایم ٹی سے ا خاص بارش نہیں ہوئی کہتے ہیں وہاں سے گھنٹے بغ بارش ہو گئی
گھنٹہ ہمیں آگل پورا تھا یہ
بارک کیا لو اتنی تیز ہوئی تھی بارش
بہت
نہیں ہمیں یہاں سے اتنی نہیں ہوئی تھی لیکن ایک دو بجے تک ٹھیک موسم تھا مینز ٹھنڈا ٹنڈا لیکن اس ٹائم پھر سے بہت گرمی ہے ہے نا
بہت گرمی
ہاں
اور کھانا پکا
کھانا پکایا ہاں انہوں نے پکایا کھانا میں تو بیٹھ ہوں وہ مجھے ایک دن ایک پہاڑ جیسا لگ رہا ہے کچھ مت کرتی ہوں کھاتی پیتی ہوں بیٹھتی
اچھا انس میم کے ساتھ کچھ ہوا ہے
نہ نہ میں نے نہیں کی آپ نے مت کی بات اس کے ساتھ کچھ
نہ نہ اپ مجھے بولو یہ اس کی ناند پھر گئی کہ وہ بھی میکے میں ہی ہے
وہ وہاں ہے نا اب اس کے دیور کی شادی ہے
اس کی دیور کی شادی ہو گئی دوسری
کب ہوگئی
اس کو ہو گئے مطلب سات ایک دو ہفتے
ایک دو ہفتے سےزائد نا
مطلب ایک نہیں شاید ایسی پانچ چھ دن مگر نکاح سمپل طریقے کے سے
اچھا ٹھیک نہیں یہ کہ اس نے مجھے کہا نا انس نے وہ ننھی اس کی بیٹی منزا نانند کی بیٹی بولنا ہی باپ کے ساتھ بات باتیں نہیں ہاں وہ ہوتے ہیں بیوی بھی ہوتی ہیں باہر سے گھومتے رہ تے ہیں تو لیکن آپ یہ نہیں مان رہی ہیں وہاں جانا آب اس کا دیور آیا تھا اس کی اب شادی ہے مین میں نے دس دن نہیں ہوئے ہوں گے جب مجھے ان نے یہ کہا
نہیں ایسے کچھ ہے کہ پانچ دن سمپل نکاح ہوا
گئی ہوگی اسی پہ وہ آب اس نے کہا اس ٹائم اس نے اش نے کہ یہ مینس آب چانسز ہیں مجھے لگتا ہے وہ اسی پہ اس کے دیور کی شادی اس کہ وہ دوسری شادی ہے
ہاں
کیوں اس کو کیا ہوا پہلی بیوی کو
پہلی والی بیوی بولتا ہے کہ وہ اس کو کمرے سے باہر جانے ہی نہیں دیتی تھی
کیوں
ہم اوپر ہی کھانا کھائیں گے
اچھا پہلی بیوی کہتی تھی
ہوں
اچھا لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کہتی ہوگی وہ
اور دوسرا یہ کہ وہ اس کا فون چیک کرتی رہتی تھی
آپ کے کھاوان کا تو اس میں کیا ہے روز نہیں کبھی کبار کہتے ہیں جدا اپنا فون دکھاؤ اس میں تو
کے وہ کنٹنییو فکال فون یہ کون کر رہا ہے وہ کل ایسا آپ کو پتہ ہے اور میں ہمیشہ سنتی ہوں سکے کے دونوں پہر تو ایک پہ جج نہیں کر سکتے یہ اس کی اسٹوری ہے ہم نے اسٹوری نہیں سنی
اچھا ٹھیک لیکن جو یہ کہہ رہا ہے مینس مجھے نہیں لگتا ہے کوئی نئی نویلی دلہن یا کوئی بہو کہے گی کہ کچن میں مت جاؤ یہاں پہ حساب خہ یہ یا تو سیدھے کہے گے کہ الگ بیٹھیں گے یا یہ ایسے کہاں کہے گی کہ ہم ا
میں نے سنا نا یہ ہے کہ وہ کچھ کرتی بھی نہیں تھی نا میں سنا ہے وہ بھی ہوگتاتی سے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینس فون پہ مت کچھ دیکھا ہوگا یا کوئی سی یہی وجہ ہو یہ بھی وجہ ہو سکتی وہ کیا اچھا لیا ہے اچھا اچھا
وہ بیرسٹری پڑھ رہا ہے
اچھا ٹھیک آپ کا وہ کیا ہے آپ جو دوسری بیوی ہیں وہ کیا وہ بھی لاے
وہ شاید کو نہ پتہ نہیں کوٹ میں ہی کچھ وہ جاب کر تی ہے مگر سمپل نکاح کیا ہاں
اچھا تو پھر وہ گئی ہوگی مجھے لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم آنس نے کہا کے مجھ لگتا ہے بس اچھا ٹھیک
اچھا پھر وہ صحیح بات تھی جو اس کے جو اس نے بولی تھی اس کے ہسبنڈ کے بارے میں
وہ و ان سے بولا اں ا یہ کہہ گی اس کو وہ جو وہاں پہ وہ میڈ ہے نوکرانی جو ان کو ہے وہ اس کو نکالو یہاں سے لیکن کہتے ہیں اس کو جو سسر ہے اس کو اسی نوکرانی کے ساتھ بہت ایڈمینس وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوگی وہ کہتے وہ کہتا ہے کہ سب نکلو یہاں سے اس کو نہیں نکلنا ہے لیکن کہتے اس نے کس کی اس کی بھی اس کس کے ساتھ ہو
پتہ نہیں کسی کے ساتھ لیکن میں نے سنا اس کی بھی شادی ہونے والی ہے
اللہ بس مجھے نہیں پاتا ہے وہ تو نہیں میں اس نے بولا کہ اس نے اپنی ایسی کیا ہے کہتے ہیں اس کو چھایا کہ امیج کیا بولتے ہیں رکھی ہے کہ وہ صاحپ کہتے ہیں کہ مینس کسی کو نہیں پاتا ہوگی اس کو پاتا ہوگی انوں اوپ پر سے وہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے آپ نے دیکھا ہے اس کو خوب کو
میں نہیں دیکھ ا ہے ہاں آپ کو پتا ہے میں رشتہ داروں کے یہاں نہیں جات تی ام بس سنا وہ میں نے سنا کیا بہت خوبصورت ہے
ہاں وہی انس نے کہا وہ نہ بہت زیادہ خوبصورت ہے
اور پہلی بار بولتا ہے کہ اتنی خاص بھی نہیں تھی
اچھا ٹھیک ہاں ہاں ہاں ہوں
وہ صاحب جی نے م بولا وہاں اتنے دن کیوں رہنا ہے ادھر
ارے نہیں میں اسی کے ساتھ ابھی بات کر رہی تھی جب آپ فون کر رہی تی نہ میں اسی کے ساتھ تب اس نے بولا ٹھیک ہے اچھا ہے تو بس میں سوچ رہی ہوں میں کل جاؤں گی یہاں ما ممی صبح ہی کہے رہی تھیچھٹی اکسٹنڈ ہوگئی ہے تم اس کو کہہ رہی ہوں گی بیٹھنے تو اس کو وہی بولا ل سج بول کہا نا یہی ممی نے بولا نہیں اس نے بولا وہ مت کہے گی میں بیٹھوں گی اب چھٹی ہوگی تم تو صاحب جی نے کہا نہیں ابھی نہیں کچھ ایسا کہا تو وہ شاید آئے گی ا میں نے صاحب جی کو بولا کہ میں بھی میں آگر کال جاؤں گی یہاں پاپو ابھی آپ نہیں کہنا مجھے نہیں پتہ کل تک کیا پروگرام رہے گا میرا جب میں جاؤں گی تو تب کہنا ہمیں کیوں نہیں آئیے ان کو کیوں نہیں آتی ہیں جو نا وہ ہماری نیبر کرتی ہے نا اب وہاں کے اسکول میں کام کہتی تھی اگر آپ ہاں اس کا مت کچھ سنا کچھ
نہ نہ
اچھا ٹھیک
مجھے ابھی طیبہ میم میں فون کر رہی تھی لیکن میں نے فون کاٹا
اچھا ٹھیک طیبہ وہ جاتے ہیں وہاں کے ابھی ان کا بھی آف ہی ہے
ابھی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو بہت ٹائم سے
اچھا اچھا ٹھیک ہوں ہو گئی اچھا ٹھیک
اور علیم کیا بول رہا ہے علیم
وہ گئے شاید گھومنے بھیا جی کے ساتھ چھوٹی کے ہسبینڈ کے ساتھ وہ نکلی کہیں میں اندر بیٹھی ہوں میں باتیں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ میں میں نے سوچا میں پہلے آپ سے بات کہوں گی نہ اس کے بعد آپ مجھے فون کرنا ٹھیک ہے
چل ٹھیک ابھی مصطفے کا کیا ہو گیا اس کا ریڈنگ ہو گئی اس کی کامپلیٹ ہے
ریڈنگ ہو گئی اس کی آلموسٹ کمپلیٹ تو آپ کیا ہے آپ پڑھائیں گے بھائی ابھی ابھی ہمیں ان بچوں کا کیا ایگزام کب سے ہوں گے اکتوبر
پتہ نہیں
پھر بھی مینس ا ففٹین سپٹمبر کے بعد ہی ہوں گے ہے نا اوپر سے مجھے ٹینشن ہے صاحب جی کے م مامرے بھائی اور پوپھیرے بہن کی شادی ہے نا اس پہ ویسے ایگزام نہیں ہوں گی اب س اسٹارٹنگ ویک آف سپٹمبر منت ہوگیا ایگزامس ہے نہ ابھی
نیکسٹ ٹائم
ہاں وہی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ان کو ہے ففتھ سکستھ سپٹمبر ہیں ان کی شادی وہ آتی ہیں لکیلی سیٹرڈے سنڈے لیکن میرا ارادہ ہے کہ ممی کہہ رہی ہے ا یہ بچے فرائیڈے سے ہی اسکول نہیں جائیں گے بس ان کو کیا کرنا ہے م جمعہ کے دن وہ جائیں گے
ہوں سیٹرڈے سے
بس ہفتہ کے دن اگر جائیں گے آدھا دن تو ٹھیک ہے پھر منڈے کے سوموا کے دن چھٹی کریں گے ہے نا ٹھیک
ہوں کیونکہ آپ بھی ہوں گی نا وہی تو آپ بھی اسی دن چھٹی کر لینا
میں تو ہاں وہی ہے نا ورنہ اگر وہ دن بھر وہی ب بیٹھیں گے وہ تو پریشان کریں گے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ جمعہ کے دن میں ان کو اسکول بھیجوں گی ہاں ہاں ورنہ وہ تنگ کرینگے نہ
ارے ہوگی اور
بچے بھی اچھے سے پڑھیںگے بھی اور اینجوائے بھی کریں گے وہاں
کہاں نہی
ہاں کتنا ہو گیا اچھا ٹھیک اور کیا بولوں میں آپ کو
رفت میم نے مت کیا پتہ ہے کچھ کنیکشن ابھی کچھ
نہیں مجھے کہاں نہ نہ نہ اس کی ہے نا کچھ بوا کی اں اس کو اللہ بچائے سی اے ہے اس کی بوا کو ہما کی بوا کو ہما ہما
ہاں میں نے سنا
وہ اب اسی کے
کبھی کا
کچھ اس کو سر درد رہتا ہے اچھا ٹھیک خیر آپ مجھے دس منٹ کے بعد فون کیجیے گا ٹھیک ہے پہلے میسج کیجے گا پھر مجھے فون کرنا ٹھیک ہے بیٹھیے اللہ حافظ اللہ حافظ